ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ٹھیک ہو
بس بس ٹھیک ہوں آپ سنائے اچھا جی جی سب ٹھیک
کیا کر رہی ہو کھانا کھایا
جی جی میں نے کھانا کھایا آپ نے کھایا
ہاں
آور
ماسی ٹھیک ہے
ہاں ہاں ٹھیک ہے اب میں کل آؤں گی رافیہ کو بھی ساتھ لاؤں گی یا ساکی کو
لاو رافیا کو بھی ساتھ لاو اور ساکی کو بھی دونوں کو لاو ساتھ
ہمم جب مانیں گے کوئی
آپ ڈرتی ہو اکیلے
ہ ہوں اور کیا مجھے اچھا نہیں لگتا گاڑی میں جانا انا
آپ سوبا تک آؤ میں آؤں گی نہ سوپ میں پھر ہم ایک ساتھ آئیں گے
دیکھو کتانا میںکاپ وہی مشکل ہے
کیا
کپارا سوپ اور تک میں
نہیں اپ ہی کو لگ رہا ہے
ہمم میں ہ مجھے اچانک یہ کشمیری نکل رہی ہے
ہمیں عادت ہے نا کشمیری میں بات کرنے اسی لیے
ہاں
آپ نے ساکی کو بولا میرے ساتھ آؤ گے کل اس نے کیا بولا
ہوں
آپ نے ساکی کو بولا
ساکی نے بولا پہلے ہاں پھر بولا نہیں
مجھے اس پے بھروسا نہیں ہے وہ نہیں آئے گی مجھے پتا ہے نا
ہاں رافیا بتئگی وہ بول دی تھی میں آؤں گی
ہاں لانا اس کو ساتھ
ہاں ہاں آ بت البتہ کرنا نہ البتہ کرایہ بہت زیادہ ہے ون ٹوینٹی آج لیتے ہے
سچی ون ٹوئنٹی
کیا
وہ آ پھر خود اکیلے اکیلے مزہ آتا ہے
نہیں اکیلے مزہ نہیں آتا یہ یہ سری نگر اردو مت ہ یاد ہے اکسکریمشرٹ
ہ
اسے کتنے منٹ تک اب ایسے ہی رکھنا ہے
ٹین
اوو
ٹین منٹس یہ آگیے ون منٹس بھی
کے بعد
پھر کٹ کرنی ہوتی ہے کال
ام اچھا ٹھیک کشمیری میں بات نہیں کر سکتے
نہیں نہیں
تم نے ٹرائی کی خود
مجھے اب عادت ہوگئی ہے اور میں بات کرنے کی
او اچھا اچھا
سایا ٹھیک ہے
ہاں ہاں ٹھیک یہ کیا چلرا ہے ہمم ہوں ساریی کو گولڈن ٹیسٹ چل رے آج
ہوں
ہوں دو ایسی پڑھتی نہیں ہیں مگر اگزام دے دیا
وہ میرچ کو بھی ایگزامس چل رہے ہیں آج
ہوں
ا
میش قابل ہے
ہوں
ہوں ہوں ہوں
اب آیا کل
ہاں ہاں ابھی سمجھی میں
جھوٹ نہیں
وہاں کون ہے اور
سب نانی مہوش عایئشہ اور
نا چاہتی ہوں اچھا ٹھیک وہ نظر چھ چھپ کے
دیکھنی ہوں جیسے ہوں ا
کال کٹ گی شاہنواز ٹھیک ہےاسکو تھوڑی پتا ہوگا اسکے بارے میں
ہ مجھے کیوں بول رہی ہو آپ
ہ وہ تو اپکا فرینڈ ہے
دماغ دماغ نہیں ہے دماغ
وہ تو آپ سے روز بات کرتا ہے نا
شٹ اپ شٹ اپ
کیا پڑھنے
لگے گا پتا اب خود
مش کا آئے ہیں نائنٹی روپ
نوش بھی کر رہی ہے
ہاں میش نے بھی کی ہے ڈاؤن لوڈ
اچھا میش اپنا اکاؤنٹ الگ ہے
ہاں
او وہ اکاؤنٹ پے ٹی ایمم
پر نہیں ابھی ہے نا ابھی یے مائنر ہے نا
فیر
اسے یے اس کی یے جو سیلری ہے وہ کیسے آئے گی
کس کو میش کو
ہاں تمہارے نمبر وہی نا تمہارے نمبر پے
نہیں انہوں نے نہیں دیا
میں وہی بول رہی ہو نہ تمہارا نمبر دیں گے مگر اسے مت خود کا ابی اکاؤنٹ
ہ ہاں اکاؤنٹ ہے اس نے اس نے آن لائن ایپ نہیں رکھی ہے فون میں
ٹھیک
بس میسیج ہی آتی ہے
یار ابھی بس سات منٹ ہوئے مجھے دیکھ رہی کیوں تو میں کیا ہے اگر وہ آئے گی میرے ساتھ کس کس ٹانگ میں درد ہے
لفت
ہاں نہیں وہ آئے گی اگر آئے گی اور پتا نہیں
کبھی آؤ خود اکےلے
شٹاپ نہیں
میں بولو گی نہ اس
اسی کے ساتھ آؤ میمونہ بی ہے ہاں ہاں اس پر میمونہ بھی ہے ہاں ہیلو
ہاں
میمونہ کو بھی آیا ہے
میمونہ کو کال ہے
شری نگر
اسے آنا ہے سری نگر اس سے مگا نا ایک سوپ اور پھر میں اسی کے ساتھ آؤں گی اے آ سیکس جو
ہاں آپ اس سے کرنا میسج پھر ایک ساتھ آؤ گے آپ دونوں
آمم تمے ڈر ہے میں تمہارے گھر مت آو گی
شٹ اپ ہمم
کوئی نہیں میں نہیں آؤں گی اب میں بولوں گی میم کو یہیں سے کچھ کرو
مجھے پتا ہے
شرٹ آپ مجھے آب آیا نا سمجھ اب میں آیا مجھے آیا سمجھ تمہارے پاس کون ہے محش کے پاس آؤں گی میں مش میں ہیش کے ساتھ جاؤں گی بھی اسی کے سات میر جب تم مہراج کے ساتھ ہوری ہو برابر بارہ بجنے آیا سمجھ
اوکے آپ میمونہ کے ساتھ آنا
آمہم میں ان
میں اور میں سوپور میں ویٹ کریں گی فیر ہم ایک ساتھ جائیں گے ہم چار
داؤ جاؤ شٹ اپ
ہاں شیر سر کی گاڑی میں اس کی اپنی گاڑیں وہ سومو
ہ ہ
شددی کہا ہے
اوپر
میرے لیے کچھ لانا کل چاکلیٹ
ہ ہ تو مجھے کرایہ ڈالنا پہلے
یار
پیسے تم میں آئے ہیں مجھے زیرو اکاؤنٹ میں ہے
کرایہ ڈالنا ہاں سچ بولو کیا بولو میں میرے اکاؤنٹ میں تو زیرو ہے
اگر میں ایسے مہویش کو بولا ہو تھا
کیا
اس سے ڈالا بھی ہوتا
او
ہوں
اوکے میں آپ کو کل کال کرتی ہوں اللہ حافظ اوکے گڈ نائٹ